ہ
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو؟
ہاں آپ ٹھیک ہو
جی شکر الحمد اللہ اگر پہ سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو
بس میں بیٹھی تھی آپ کیا کر رہی ہو
بس میں بھی بیٹھی تھی کھانا ہو گیا
ہاں کھانا کھا لیا مجھے بہت بھوک لگی تھی آپ نے کھایا
جی ہاں میں نے بھی کایا کیسا رہا آپ کا دن آج کا
میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی اس لیئے میں پورا دن گھر پہ ہی بیٹھی تھی آپ گئی تھی کالج
جی ہاں میں بھی آج کالج گئی تھی گرمی بھی بہت ہے نا
ہاں گرمی تو بہت اب بڑھے گی ان دو تین مہینوں میں ویسے شام کا موسم
جی ہاں انسان اس کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتا ہے گرمی کی وجہ سے
ویسے شام کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے میں بس ابھی کھڑکی پر ہی بیٹھ رہی تھی بیٹھی تھی باہر بہت اچھی ہوا چل رہی تھی
جی ہاں شام کا موسم تو پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے
ہاں انسان یہی وقت ہے جو انسان اکیلے میں گزارتا ہے وہی وقت اچھا ہوتا ہے
جی ہاں بالکل صحیح بات ہے
اور ہمیں وقت کی اہمیت سمجھنی چاہیے جتنی جلدی ہمیں سمجھ آئے گی اتنا اچھا ہوگا
جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے وقت کی اہمیت پر
مجھے بھی یہ موضوع اتنا پسند آیا کہ میں نے سوچا تمہارے ساتھ اس پر بات کروں
جی واہ بہت اچھا ٹاپک ہے وقت واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان سب کچھ دوبارہ حاصل کر سکتا ہے لیکن جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا
بالکل صحیح کہا تم نے اکثر ہم لوگ پیسوں کی قدر کرتے ہیں لیکن وقت کی قدر نہیں کرتے حالانکہ پیسے کھو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے مگر وقت دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا
جی ہاں اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وقت سونا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے سونا کھو جائے تو خریدا جا سکتا ہے لیکن ایک لمحہ بھی واپس نہیں لایا جا سکتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز وقت کی قدر کرنا ہے وہ لوگ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں
جی جی بالکل اگر ہم مشہور سائنٹسٹس ڈاکٹرس ٹیچرس انجینئرز اور بزنس پرسن پرسنالٹیز کی زندگی دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپ اپنے وقت کا بہت بہترین استعمال کرتے ہیں
ہاں اور جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں اکثر بعد میں پچھتاتے ہیں ایگزام کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کچھ طالب علم سال بھر محنت کرتے ہیں اور کچھ لوگ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں
جی ہاں پھر جب ایگزام قریب آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی وقت انہوں نے برباد کر دیا اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وقت جا چکا ہوتا ہے
بالکل مجھے یاد ہے پچھلے سال میری ایک دوست پورا سال موبائل اور سوشل
آب کیی آواز نہی ارہی
مجھے یہ
ہیلو ہہ ہہ
ہہ مجھے یاد ہے پچھلے سال میری ایک دوست تھی ہہ وہ پورا سال سوشل میڈیا اور فون چلاتی رہئی جب کہ ایگزام آئے تو وہ بہت پریشان ہو گئی
کبھی کبھی ہم صرف پانچ کبھی کبھی ہیلو
ہہ
ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی
جی ہاں بتائیے
میں نے کہا کبھی کبھی ہم صرف پانچ منٹ کے لیے موبائل اٹھاتے ہو پتہ ہی نہیں چلتا ایک گھنٹہ کہاں
یہ مست اج کل بہت عام ہو گیا ہے موبائل موبائل اور انٹرنیٹ موبائل اور انٹرنیٹ فائدے مند بھی ہے لیکن بوائے فرینڈز کے ساتھ
صحیح کہا کبھی کبھی ہم صرف پانچ منٹ کے لیے موبائل اٹھاتے پھر پتاہ نہیں چلتا ہے ٹائم کہاں سے جاتا ہے ہمیں اس لیے کہ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے جس جس سے ہمیں مدد مل سکے جب انسان اپنے دن کی پلاننگ کرتا ہے تو اس کے کام آسانی سے مکمل ہو جاتا تے ہے
صحیح کہا کبھی کبھی ہم صرف پانچ منٹ کے لئے موبائل اٹھاتے ہیں پتہ نہیں کتنے ٹائم کتنے گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں فون چلاتے چلاتے مست ہوتے
جی ہاں بالکل مجھے بہت برا
میرے ساتھ بنا ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ روزہ کا پھرنے
تم نے بہت خوبصورت بات کہی آج کل لوگ اکثر میٹنگس کلاس و فنکشنس میں دیر سے پہنچتے ہیں اور اسے معمولی بات سمجھتے ہیں
جی ہاں وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے جو لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں انہیں ہر جگہ عزت ملتی ہے
جی ہاں مجھے بہت برا لگتا ہے جب کوئی کسی کا کو کسی کو انتظار کرواتا ہے دراصل وہ اس شخص کے وقت کی قدر نہیں کر رہا ہوتا
جی ہاں یہ بالکل بات درست ہے وقت کی قدر کرنا صرف اپنے وقت کی قدر کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے وقت کا احترام کرنا بھی ہے
تم نے بہت خوبصورت بات کہیں آج کل لوگ اکثر میٹنگس کلاسز اور فنکشنس میں دیر سے پہنچتے ہیں اور اسے معمولی بات سمجھتے ہیں
ہاں جبک وقت کی پابندی ایک اچھی عادت اور اچھے اخلاق کی نشانی ہے اسلام بھی وقت کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے
بالکل نوازوں کیا قع مقرر ہے اس سے ہمیں وقت کی قدر اور ڈسپلن کا درس ملتا ہے
جی ہاں قرآن اور احادیث میں بھی وقت کی قدر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ہر لمحہ کسی نہ کسی فائدے مند کام میں گزارے
تاکہ زندگی میں بہت بہت زیادہ مطمئن رہتا ہے
کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا وقت بہتر کاموں میں لگایا ہے جبک وقت ضائع کرنے والے لوگ اکثر افسوس اور پچھتاوے کا شکار رہتے ہیں
ہاں جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ وقت اور زندگی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جو وقت گزار رہا ہے اصل میں ہماری زندگی گزر رہی ہے
واہ یہ بات یہ بہت ب گہری بات ہے ہر گزرتا ہوا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور حصہ کم ہو جاتا ہے
جی ہاں اسی لیے ہمیں ہر دن کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور اس کا بہترین استعمال کرنا چاہیے
جی ہاں اگر ہر انسان روزانہ صرف کچھ گھنٹے بھی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرے تو وہ بہت خوش بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے زندگی میں
ہاں صحیح کہا چھوٹی چھوٹی محنت مل کر بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں
جی ہاں میں نے ا مکولہ پڑھا تھا آج کا کام کل پر مت چھوڑو
واہ بہت اچھی بات ہے چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ